ولکم السلام
ہوں ہ اور فرمائیے
ہوں بڑھیا آپ بتاؤ
بڑھیا ہے اور عیدی فیدی کیسے کٹ رہی ہے
ہاں
یہیدی گسی م نے
اچھی منی
شور کون خن مل جاتا ہونا ٹم د م
ا کال کٹ کر دیا ہوں
آواز نہیں یار
نہیں کال کٹ کر د ہوں بگوان سرات کری تو
سر ناراج ہو رہی ہوں آپ کچھ ہو رہے ہیں پڑھے تھے پھے
ہوں
آپ کے شوہر پڑے تھے یہاں پی کے
آ پڑے ج
ہ اور سنائیے اور سرپ کہہ دیے
ہاں خری آ ب
ہوں ہم بالک وہ والی خالا کیسی آپ کے
کیا
بوالی کالا کیسی یہ کالا یعنی موسی
ہاں وہ ٹھیک ہے
اچھا صحی ہے
اور آپ سناؤ آاںپ ا میں س سلامت پا کی نہیں
گربت سلامت س نگاہ ہے گئی اتی لے بیٹھے ہیں تو
شاکلے رہو آپ کی بیوی بھی یہی ہے ہوں
گھر گھر کے سب نکا میں گئے ہیں نکاح
ہاں وہ میں سمجھ رہی ہوں میں یہ بھی بیگم بھی ہوئی ہے
بیگم بھیا بیگم تو جانا کبتے بھی بیم اپنے آ دلک یہ
تو ہماری باتوں سے ایسا لگ رہا ہے تو اس کچھ نہیں کرتے ہمیں تو جائے گی تو
کسمس کا بیگم کی بئی نوٹنکی روزانہ کی ت ت تھی تھی پل تو
کگل بند د تو ک لگاو
ہ ہ بالکل صحیح صحی فرمایا
اب
ہوں ہوں
اور و د سا جوڑو اور کرری تھاا
ہاں سب کرریر ہ آپک بتائی ایک بات بتائی میرے کو
ہوں
بچوں کو تعلیم کیسے دی جانی چاہیے
کیا ہممارلاس لا ہوول
بچوں کے لیے جو تعلیم ہوتا ہے تعلیم کے بارے میں کیا خیال ہے تہے م شکچھا شا اچھا
اچھا بچوں کو مطلب بچوں کو تعلیم کیسے دی جانی چاہیے بچوں کو ای شکچا دین چاہیے سم مطلب ان کا اچھا ہونا ان کو بچپن میں کچھ غلط بات نہیں
اور سیکنڈ
سیکنڈ یہ ہے کہ ان کو پہلے تو ماں باپ کایا پڑو ان کو آر
ابو امی کا ابو امی کا صحیح ہے
ہوں اب ہم امی گایا آپ نے بھائی جان کا مطلب ایسے جو گھر میں ہے نا وہ سبھی ایک ہی جو باہر کے لوگ ہیں نا ج کو اپن جان تو نہیں تو ان سے زیادہ بات چیت نہیں اور نہ ہی اسے کچھ لینا نہ ہی ک دینا مطلب یہ مطلب اتنا ہی جتنا لگاو رہ ہو جتنا بھی تھوڑا بہتتی ہی بچے ہو یا بڑے ہو کوئی بھی ہو آج کے زمانہ کسی ک
ہ ہ ا میں بتاؤں میں بتاؤں کچھ بولوں
نہیں م تو بولوتا
میں بول رہا ہوں سنیے اجازت ہو تو
ہوں
بچوں کو تعلیم اس لے ضروری ہے کہ انے والے تو ان کا جو آنے والا قل ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے
ہوں
دوسری پوائنٹ میں بات یہ ہے کہ مطلب جو کلیاںکھوں سے سپنے ہوتے ہیں ہم تعلیم کے ہی ذریعے سے انہیں پورا کر سکتے ہیں ورنہ کسی حالت میں پورا نہیں کر سکتے اچھا جی تعلیم ہوئی تو وہی جی سکتا ہے ورنہ نہیں اور سنائیں
اور سب بڑھیا
ہوں
آپ بساؤ کھانا پین ہو گیا
نہیں تو سملہ ہوا ابھی تو سمنلہ کا ٹائم کہاں ہوا ہوں
ہمارا تو رسالہ بن رہا ہے
ہو سملہ میں نہیں سملا میں ہونے چاہیے
ہوں ابھی میں نے بس بریانی بنائی ہے
تری کے کون سی بریانی چکن بریانی کے
ہوں
چکن بریانی
جی
اچھا اچھا جی جی ہوں اس ناچیز کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی تو کیوں نہیں کھاؤں گا نہیں اس ناچیز کو اپنے ہاتھوں تو اسے کھلاؤ گے تو کیوں نہیں کھائے گا کوئی کھائے گا نا
اچھا اور بتاؤ اپ کے اپ اپنے دل چل رہے ہو تو
تین آج تو ا بھنسیا د یہ ریگولر ٹیم جیے گ س تو جگنا جگ کے ٹہلنا ٹہلنے کے بعد تھوڑا ادھر ادھر بیٹھنا اٹھنا پھر
ہوں
ہاں سوچنا دوستوں کے ساتھ بیٹھنا صی چلتا ہے نارمل چل رہا ہے سب لائف میں جیبون
اچھا
ھممم
خش نہیںئی
ھمم ہ آپ سنائیے آپ کے سور کا تل
سب بڑھیا ہے
سب بڑھیا ہے کس اور اور بڑھیا ہے
ہاں س رہ بھی بڑییا
اچھا اچھا ہ بڑیا ہی ہونا چاہیے
ھمم
ہوں ہماری گی تو ویسے ہی خراب ہے نوٹنکی دیتی ہے
اچھا
ہ سمئے نہیں دیتی سمے کے لیے سمئے نہیں دیتی
س چھوڑو یہ بتاؤ
ہوں ہ
اور اچھا سمے نہیں دیتی ہے وہ گئے
ہ ہ
تو اس کو گھمانے لے رہا ہو کہیں
وہ نہیں سوچ رہے ہیں ہ سری نگر وغیرہ جانے کی اس سمے سری نگر اچھا ہے نا
ہاں کیونکہ ہم گرمی بھی بہت تیز ہے او
ہ ہ گرمی یہاں پہ تو بہت تز ہے سفر کہ اپنے ادھر گرمی ہے ادھر سردی ہے سری نگر میں بہت ٹھنڈا موسم رہتا ہے نا
تو چنگا پھر پ بٹ ٹھیک ہے
ہ وہاں جانے سے ج کے ایک تو بالکل اپنے اوپر لوڈ نہیں رہے گا اور موسم اچھا رہے گا ت پت ہے سری نگر میں اس سمے بھی برف پڑتی ہے کہاں یہاں اتنا تاپمان
ھمم
ھمم تو سری نگر جانا بیسٹ صحیح ہے اور سن آپ کو کہاں گھومنے کا جانے کا پرانے ٹرپ وغیرہ
ابھی تو ہم گھوم کے ہی آئے ابھی نہیں جانا ہے کہیں
اچھا اب نہیں جان گھر پر بسم اللہ کرنا ہے امی ابو کے ساتھ رہنا ہے صحی ہے صحیح ہے نیمکتامکتا دیجیے امی بالک
جی ہاں
ہاں اور سنائیے سب اچھا بڑھیا کیریر ہ کیریر دی ہو
ہوں
ہ اور بڑھیا
ہاں جی
ہوں سناؤ کچھ
بسم اللہ کر لو وہ ہم نے بنا لیا ہے پورا
طریقے اچھی بات ہے اتنے اچھے نصیب کہاں ہے جو خدا د قدرت کو قدرتی خدا کے آگے مل جائے نا ہوں ہ ہ اب خدا دیتا ہے تو توول تول کے دیتا ہے
اچھا آپ کو کون کون س دیرا ہے
ہ توول گ چاہیے ایک ایک ساتھ دے رہا ہے توول توول کے
ہ
ہوں
ایسا نہیں اللہ سب کے لیے برابر ہی رکھتا ہے اللہ کی بس
ہ دے رہا ہے سمے سمے پہ دے رہا ہے جتنا چاہیے اتنا دے رہا ہے اچھا سن پ رہا
ا ہ
روائی رہ ہے
ہاں جی
ہاں تو ملیے گا آپ سے ملیں گے بیٹھے ت بت رہائیں گے
ا مکان لے گا تو دیکھیں گ
ہوں ہ وہاں کے ہل چال دیں گے
اللہ نے چاہ تو اللہ نے چاہا تو ضرور ملاقات ہوگی
ہ بالکل بالکل بالکل اللہ چاہتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے
ہوں یہ تو یہ تو انی ہی رہمی ہوتا ہے جی
ہوں
یہ تو اللہ بریانی ال
ہ بالکل بالکل بالکل کتنا رحمت ہے خدا کر کچھ ایسا بولتے ہیںیا نہیں ارا میرے کو
آپ میرے کو ایسا لگ رہا ہے آپ کچھ سیری کرنے کا پسوں کو
ہاں ساری رگ رگ میں بسی ہے ساری ہ ہ ہوں
اچھا
اچھا
اچھی بات ہے یہ تو یار کسی کے نصیبیں نہیں ہوتے سر نہیں کرنا
ہوں ٹھیک ہے جی تو ملتے ہیں پھر اگلی ملاقات میں خدافظ
خدا حافظ اور بر ل ہے